پرسوں
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
بس ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو سید ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے آپ کو
ہاں وہ ٹھیک ہے
اور کیا کرے ہو
بس بیٹھا ہوں ادھر گھر پہ ہی بیٹھا ہوں
اچھا اچھا ٹھیک اور پتا ہو چیک اور بتا باقی سب ٹھیک
ہاں بس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے شکر اللہ تالی ہاں آبدب بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک اور سنا کچھ خاص
بس بارش کی وجہ سے پریشانی ہوگی
ہاں سیلاب کا ٹینشن ہے بہت زیادہ
ہاں اور کیا
اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھروں میں
ہاں
اور کیا
آب کیا کرے ریٹ
مم چن کو بھی بہت ٹینشن ہے وہ بولتی ہے اگر سہلاباد ا میں گڈو کو کہاں لے جاؤں گی
گڈو کو نبل پاپا
نہیں بلی ہے اس کی
اس کو بلی بھی ہے
ہاں گڈو ہے نا اس کا گڈو نام ہے
اچھا ٹھیک ہے
ہ اس کیٹے و آ گیا ہے
اچھا ٹھیک وہ اس کا گھر پہ ہوتا ہے بلی لائی ہے اس نے
اس کو تو بہت سال ہو گئے اس کو اس کی لائٹ رنگ ال الگ ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے وہکے کس کے پاس وہ پھر من پاپا کے پاسصہتی ہے
نہیں ایک د لک پ س
اچھا ٹھیک چلو آج سب کرتے ہیں ایسا
وہ بولتی ہے نا اس کو روت کہ رہا ہے میری بلی کو
اچھا ٹھیک ہے وہ اسی سے پیار کرتی ہے نا پھر اس کی دلہن کب آئے گی اب
ابھی نہیں بولے اس کو روت کہر ہے
اس کی وہ اس کی دلہن آئے گی نا شادی نہیں ہے اس کی بیٹیے کی
نہیں ابھی ہے نا وہ چھوٹا وہ تھرٹی ایٹ ایئر کا ہے مگر ابھی چھوٹا ہے وہ
اس کو کیا اس کی دلہن کو دس دن بھی نہیں نکلے گی ادھر
ہاں ہاں دو دن ہیں آپ دس دن کی بات
دو دن کی بات ہے وہ
بولتی ہے مجھے جو نیبرس ہیں نا ریلیٹ ان کو میں ایک ایک نفر کو دعوت کروں گی اور میں کروں گی یہاں پہ عیدگاہ سے کوئی مریجال ان کو میں زنگ پھٹراؤں گی شوش کھالوں گی پکان پ کا ادھر ہی
ٹھیک ہے بس ایک یا دو دن نک ے گی اس کو بس وہ پارر جاتی ہے نا وہ پھر ب گی م
اوپر سے اس نے بوٹ کچھ کیا ہے اس نے خود کو بہت موٹا کیا ہے وہ من پاپا کو ایک دب لگائے گی وہ پہنچے گا چنندی گڑھ
کس کی اس نے اس کیب دل اچھا امتیاز کیی وائف نے
ہاں
وہ اس کو لگتی ہے نا کچئی شاید عمر عمر عمر پاگل کو شاید پفھیری بہن کی کچھ ہاں اس کو بھی شاپ ہے ادھر سیگگرافر میں کسی دوسری جگہ اسی کا امتیاز کا دکان ہے شاید اچا یہ امتیاز کیا کیا کا کرتایا خود
یہ ہے نا وہ پارسل کرتا ہے نا وہ ڈالتا ہے نا پارسل
اچھا پارسل ڈالتا ہے
پاپا کا پت ہی ہے وہ بہت بڑا بزنس ہے اس کا فائیو اسٹار ہوٹل
ما من پاپا کی چٹنی کا سب تعریف کرتے تو بولتا ہے بہت اچھا اچھے ٹیم بناتا ہے
ج جی اب تو ہاں
مجھے بولتے ہیں بٹمالوں میں وہ کیسا چیٹنی بناتا ہے من پاپا بٹمالو میں مجھے سب بولتے ہیں مل پاپا کو پورا کشیر جانتا ہے
یہ تو اس کو تو دنیا جانتی ہے
ہوں ہ وہ کیسی چٹنی بناتا ہے
ہاں آپ کو اگر کھانی ہے تو اس میں ایڈ ہوں گے گڈو کے وال بھی اگر آپ کھانا چاہتے
کاؤ گا میں تھوڑی کھاؤں گا بس دعا
مگر آسمان روورا ہے ہے جیسے
ہوں اللہ رحم کرریب
دکھ ہے بہت سہلاب کا اور میں دیکھا بھی وں میں کیا وہ سارے دکان لین ہی
ہاں میں نے دیکھا میں نے دیکھا فیس بک پہ
اور کیا پریشانی اھی اب لانا ہر ایک چیز کی دوائی
ہاں لاں اب دیکھیں گے کیا کریں گے
ٹھ جی ج
آپ کو آپ آپ کو کتنے کالز ہے ابھی
اس پ لیے کی فور ٹسکس اویلیبل
ابھی تو چار کالز ہے پھر آپ کو آپ نے ٹوینٹی سکس کالز کیے
مجھے ہو گئی نا ویسٹ بھی بہت ساری
اچھا ابھی بس چار ہے اس نمبر پہ
ہاں اب ادھر سے بھی کیا کرنا
آپ کو جب یہ چار ختم ہو گئے پھر کہ آپ کو کال جائے
ہاں مجھے ادھر کی آئے گی نا ادھر کی نہیں ہوگی
ادھر کے لیے آپ کو پھر دوسرا نمبر لا ڈالا ہے یار
ہاں تم نے بولا نا تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتی ہوں کہیں سے
کوئی بات نہیں ہے
ھمم
ابیابچ چار چار کال ختم کے بعد پھر آپ کو پیمنٹ آئے گی کیا ا بھی نہیں
پ مٹ مانڈے کو آئیں گے تمہیں بھی آئی گی منڈے کو
ٹھیک
ہوں میں نے پرسوں کی تھی پرسوں نا جب کل آئی میں آپ کے یہاں میں نے زیادہ کالس میں روبی کے ساتھ میں نے تین کالس کہ دیدی کے ساتھ دو بسماں کے ساتھ دو مجائے تھے سیون ہنڈریڈ
ہاں اچھا بسماں کے ساتھ دو روبی کے ساتھ
روبی کے ساتھ تین
ہاں
دیدی کے ساتھ دو شاید آپ گرٹ والازتے ہو
ہوں ٹھیک
ہاں گروٹ والتے ہو آپ نہیں چنتا مطلب گرٹ والال تو نا میں کب دیکھوں گا میری پیمنٹ آئے گی
ہاں دیکھوں گا پھر میں م ادھر اکاؤنٹ سے ہی صاف ہو جاؤں گا پاپا بھی بولتا ہے اسی لیے بول رہا ہوں
نہیں میں نے بولا نا اس کا کرو یوز تم پھر بھی وہی بولو گے
آپ دیکھو گا کیا کرو گا جب آئے گی تب کسی کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا
ہاں کسی کے نہیں ذکر جان اس کو کیا ہی ہوگا اس میں وہی رکھو آپ یوزڈ اکاؤنٹ سارے آئیے وہ رقواب یوزڈ اکاؤنٹ جیسے کہ سارے نمبر جیسے ایڈ کرو گے نا اب اب کہ یہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا کرو گے نا لاگن اس میں وہ آپ کو ایک ہی اکاؤنٹ رہے گا آپ کوہیں اکاؤنٹ چینج کرنے ہیں ٹھیک ہے
ہاں مجھے ہے نا ایک اکاؤنٹ اور اپنے پاس بھی اس میں تو بیلنس نہیں ہے پاپا کا اکاؤنٹ ہے میں بھی اس میں بھی ڈال سکتا ہوں ہے نا-
نہیں پاپا کی میں نہیں ڈالنا
وہی وہ دوسرا اس کو وہ خالی- ا وہ بس کا اکاؤنٹ نہیں ہے اس کا نہیں نہیں وہ ب ا- اکاؤنٹ نہیں ہے وہ بزنس اکاؤنٹ نہیں ہے ہاں- ہاں-
اسی میں ڈالنا-
یہ آپشن دکھاتا ہے کسی اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے ہے نا-
ہاں اور لکھنا سیدھے وہ نارمل اکاؤنٹ جیسے میرا سکسٹین ڈی جیز کا ہے پاپا کو-
ہاں سکس ڈیجی ڈیجیٹ ہاں-
سکسٹین, ہوں اور آئی ایف سی کوڈ ڈالنا- تو بس جو, جو وزر نہیں ہ اسی میں ڈالنا- خود کا نہیں ہے آپ کو کوئی اکاؤنٹ ایسے-
میرے کو ہے اپنا اکاؤنٹ بزنس اکاؤنٹ مگر اس میں نہیں ڈال سکتا ہوں-
اوکے- اوکے
اب دیکھو گا کیا کروں گا ابھی گھر پہ ہوں میں-
اچھا- ٹھیک
توبھی گھر پہ-
اور کر جان کوھ بھی فرق ہے-
تھوڑا بہت ہو گئی فرق ہو گئی تھوڑا- وہ بھی گھر پہ ہے وہ نیچے-
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے- اچ
اور آپ کی اور ٹھیک ہو چائے وائے پی-
چائے پی ہم ادھر باہر بیٹھے گرمی بھی ہے, نا ٹینشن بھی ہے کیا ہی کر سکتے ہیں-
ہاں-
اور?
اور روبی روبی کیا بولتی ہے روبی?
روبی بزی ہے روبی بزی پرسن ہے تو میں کس- تو میں کس نا ک دوسرا نمبر لاگن دیدی نہیں ٹھیک ہے میں اب پھر اس کو گال بولوں گی نا- اب میں کل اس کا نمبر لاؤں گی ماما کا-
یہ کالز پہلے ختم کرنا پھر-
ہاں اور مجھے ادھر سے بھی کہ اپنا اب کالس مجھے ہے نا ادھر کی کالس بچی کچی-
ادھر سے بھی بہت ہی ہے ادھر سے کتنے آ سکتی ہے-
ایٹین
اچھا ایٹین مجھے تو ادھر سے ابھی شاید ایک ہی کال آپ کی آ گئی ہے بس-
میرا مطلب ہے آپ کی ہے نا ابھی وہ تھرٹی کالس ایسے اپنا ٹاسک-
ہاں وہ میں کروں گا-
میری ہو جائے گی نا ختم مجھے ہے نا چار ہی میری ہو جائے جگناہ ختم-
پھر آپ کو ادھر سے آئے گی-
ہاں پھر آپ مجھے ادھر سے کرنا آپ اپنے ختم کرنا تب تک آپ دوسرا نمبر لانا ہے- سرج
ہاں- ہاں وہ- مجھے ہے نا ابھی مجھے ابھی سکس فورٹین کا ٹاسکس ہے ابھی فورٹین ٹاسکس
ٹھیک ہے پھر وہ مجھے بھی کرنا کال ان میں دو چار
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں م
مجھے بھی ہے بینیفٹ تم مجھ
ادھر سے جاتے ہیں تھرٹی ادھر سے آتے ہیں ایٹین یہی اچھا ٹھیک وہ تو اچھی مجھے تو ابھی ادھر سے ایک ہی کال آ گئی ہے
سچا تو پھر ایٹین آپ کو ایسی ہی ہے ابھی
ہاں ابھی تو آپ نے ابھی پہلے کی نا ادھر سے کال
ہاں
ابھی مجھے سیونٹین کالج ہے اور
ہاں وہ وہی ہوتا ہے نا اچھا بینفٹ ہے نا
ہاں ہاں وہ
ہاں آپ کو فورٹین ٹاسک ایسے وہ مجھے آپ کرنا ہے ہر ایک کو مجھے دو اس کو دو اس کو دو
ہاں وہی وہی کروں گا نا آپ آپ کو کتنے کال اس کر سکتے ہو ا بھیھی ادھر سے
ابھی ایک دن کر سکتے ہو آپ
میں نے تو کیا دن میں چار پانچ
اس نمبر سے کہاں کیا اسی نمبر سے کیا
کہ ن نہ اسی نمبر سے
اچھا ٹھیک اب اور دو چار کرو تو آپ کو مجھ سے زیادہ بینیفٹ مجھے آپ سے کم تو چلے گا اب ن بس ملنی چاہیے نا
نمبر ملے گا آپ لاؤ پہلے پھر میں ایک نمبر اوڑ دوں گا اس کے بعد
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اور چائے بائے پی کھانا بنایا
ہاں ہاںیراضم پکلو ٹئر اللہ حافظ سبمٹ کرنا
اوکے بائے بائے
سبمٹ کرنا بائے